ا ہیلو ہیلو ہیلو
ہلو جی السلام علیکم
ہلو
ہاں جی آ رہ آج
ہاں جی آئی آواز
ہ نا جی جی بالکل
ہاں جی
کیس آپ
جی اللہ کا کرم ہے آپ بتائیے
کیا کر رہے تھے آپ جی بالکل میں بھی ٹھیک کیا کر رہے تھے آپ
جی جی کچھ نہیں ویسے تو اپ فی الحال کیونکہ ٹائم وہ ہو رہا ہے زیادہ ہو بچے بھی تھوڑا اسکول جا چکے ہیں تو اس ٹائم تو کچھ نہیں کر آپ بتائیے
بس میرے ایگزامز آنے والے میں ان کے لیے پریپریشن کر رہا تھا
اچھا ہاں جی دیکھو اگزام تو آ ہی رہے ہیں بس اللہ سب کو اس میں کامیابی دے
جی بالکل تو میں ایگزامس کی بات اٹھی ہے تو میرے خیال میں آج ہم ایک الگ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں
ہاں بالکل پڑھائی کے اوپر ہی کرتے ہیں
بالکل بالکل تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو پتاتا چلوں ایجوکیشن کا تعارق کرا لوں آپ کا تو ایجوکیشن کا متلب مطلب صرف اسکول جانا نہیں ہے ایجوکیشن مطلب ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ ذہن کو روشن کرنا
ہاں بالکل یہ آپ نے بے درست فرمایا کہ ذہن اس سے الگ ہی کچھ اور نالج مل جاتی ہے ذہن کو
بالکل بالکل صحیح تو تعلیم و روشنی ہے نا جو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے بنا تعلیم کے کہ انسان اور جانور میں فرق نہیں رہتا
بے شک
بالکل دو
تعلیم وہ ذریعہ ہے انسان کا کہ وہ اس سے ہر کچھ حاصل کر سکتا ہے
بالکل
جی
بالکل اس میں نا ایک علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ انسان پتا نہیں ان کا ہے کہ کسی اور کہیں اس کے لیے میں معافی چاہوں گا وہ ہے کہ انسان چ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا
جیشا
انسان چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا عقیدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا تو
کیا اچھی بات کہی ہے انہوں نے دو لفظوں میں یہ
بالکل
کہ سمجھنے والا سمجھ سک ہے اور نہیں سمجھنے والا اسے کہے گا یہ کیا تھا
یہ کیا تھا بالکل بالکل
دیکھو پڑھائی انسان کو ایک دوسرا جنم دیتی ہے
بالکل بالکل
کیونکہ جو بچہ پڑھ لکھ کے اور ایک ان پڑھ کو کھڑا کر دو بچوں میں ہی دیکھ لو آپ تو اس میں آپ کو اتنے ڈفرنٹ اتنے الگ الگ کچھ نہ کچھ ملے گا
ہوں ہ ہوں
بہت سے ایسے ہوتے ہیں پڑھ لکھ کے بھی ان پڑھ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے لکھے ہیں پڑھے لکھے ہی ہوئے ہو جاتے ہیں
بالکل صحیح بتایا آپ نے
ہمارے لیے جو آج کا دور چل رہا ہے یہ کہ اس میں پڑھائی انی اتنی ضروری ہے بہت ہی زیادہ کہ جس بغیر پڑھے لکھے کی آج کی زندگی جو ہے آج کا دور یہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے
بالکل اس کے لیے تو اس دنیا میں کچھ ہے نہیں کیونکہ آج کل اگر ہم پڑھائی کا دیکھیں تو ایک معمولی سی ڈرائیونگ لائسنس کی لیئے بھی آپ کو آٹھویں پاس ہونا ضروری ہے
بیشک
تو
ہ جیسے کا پچھلا جی پچھلا دور تھا کہ وہ پڑھائی کے ب گر گزر گیا ان کا جو آج کا دور ہے جو آنے والا ہے وہ نہیں ہو سکتا وہ کسی قیمت بھی نہیں ہو سکتا بغیر پڑھو کے لیے
بالکل صحیح بتایا آپ نے
جی
جی تو کیا کہ تعلیم کی تن قسمیں ہیں ایک تعلیم وہ ہے کہ جو دینی تعلیم ہو جس میں انسان نماز سیکھتا ہے قرآن سیکھتا ہے حلال حرام کی کا فرق سیکھتا ہے یہ
تہذیب سیکھتا ہے بڑوں کا چھوٹوں کا
بالکل بالکل تو یہ دینی تعلیم یہ روخ کی غذا ہے آپ ایسا سمجھو
جی
تو اس کے بعد دنیاوی تعلیم جس میں سائنس سیکھتے ہیں ہم میتھ سیکھتے ہیں ہم کمپیوٹر سیکھتے ہیں ایسے ہی ڈاکٹر وغیرہ انجینئر وغیرہ بن جاتے ہیں یہ اپنی خود کی کامیابی اور ملک کی ترقی کے لیے ہے
جی اچھا سب سے پہلے دیکھو انسان اب اپنی خود کی ترقی کرتا ہے پڑھائی سے کیونکہ جب خود پڑھے گا تو اسے تھوڑا بہت سوچنے کو ملے گا سمجھنے کو ملے گا وہ پڑھتے پڑھتے اب اس کے اوپر ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے یا اس پڑھائی کو یوں ہی ویسٹ کر سکتا ہے
صحی بتتایا آپ نے تو اس کے بعد ہے نا سب سے جو مجھے لگتا ہے کہ ضروری بھی ہے کہ اخلاقی تعلیم جو بچوں میں
ا
ہی بالکل جب وہ پیدا ہوں گے اس کے بعد ہی دو سال تین سال کے جب وہ تھوڑی سی مطلب یہ نا ایک انسان میں خود ہونے چاہیے ایک ماں باپ میں سب سے پہلے ایک اخلاق ہونے چاہیے تو جو جب ایک ماں باپ نے اچھے اخلاق ہوں گے تو بچے خود بخود
ہاں یہ یہ یہ آپ نے درست فرمایا کہ بچہ ماں باپ سے ہی سیکھتا ہے
بالکل بالکل تو آج کل نا ہم میں نے دیکھا میں نے دیکھ ہاں بہت سارے جو پیرنٹس ہیں جو نئے نئے پیرنٹس بنے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو گھر میں اچھا ہے لیکن یہ اسکول سے سیکھتا ہے لیکن میں بالکل بھی ان کی بات سے سہمت نہیں ہوتا ہوں بچہ اگر گھر میں اس کو ماں باپ اچھی چیزیں سکھائے گا کھائیں گے تو وہ اسکول میں اس کو آپ کیسے بھی بچوں کے ساتھ رکھو گے تو وہ بالکل بھی وہ چیزیں نہیں سیکھے گا
بالکل دیکھو اس اسکول میں ہم بچے کو بھیجتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس میں پانچ گھنٹے چھ گھنٹے ہو گئے اور جو اس کے جو اور جو ٹائم جو بیتتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہی گھر والوں کے ساتھ وہ سمے بتااتا ہے
بالکل
تو آپ جیسا اس سے بولو گے جیسے اسے سمجھاؤ گے جس طریقے سے ایک سمجھانے کا انسان کا طریقہ بھی بہت اہم رول رکھتا ہے
بالکل
کیونکہ بچوں کے ایسے ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے بچوں کو کچھ ریزن دیا جاتا ہے کو کسی طرح سے ایسے سمجھایا جاتا ہے کہ اس کے جلدی سے سمجھ میں آ جائے اور وہ سمجھ کے نکال لینا اس بات کو
بالکل
ہاں
ہ سی تو آج کل آج کل کیا ہے کہ بہت س سارے لوگ بولتے ہیں کہ تعلیم جو ہے یہ بہت مہنگی ہو گئی ہے اسکول والے بہت زیادہ فی لے فیس لے رہے ہیں
جی ہاں جی بالکل
مجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ بس ایک لوگوں کے نا وہ ہے ایکسکیوزز ہیں
ہاں دوست فرمایا دیکھو پڑھائی کتنی بھی مہنگی ہر چیز آج کے دور میں مہنگی ہے کیا مہنگی نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے ٹائم ایسا چل رہا ہے سب چیز مہنگائی ہے تو پڑھائی کیوں مہنگی نہیں ہوگی
بالکل بالکل
اور آج کل پھر بھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی ہے لیکن گورمنٹ ہر بچے تک مفت اور مفت تعلیم تعلیم کے لیے اسکول جو ہے ہر جگہ میرے خیال میں ہر گاؤں میں ہر ضلع میں گورنمنٹ کے اسک اسکول ہیں گورنمنٹ کے کالج ہیں گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں ہیں گورنمنٹ نے بہت سارے اسکالرشپس کا انتظام رکھا ہے بچوں کے لیے
بےشک دیکھو گورنمنٹ تو دیتی ہے مگر جو بیچ کے ہے نا و و جانے نہیں دیتے بیچ میں ہی کھا جاتے ہیں اگر بیچ والے ناک کریں ہیں تو
ہوں ہوں
کوئی پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے گا
نہیں لے گا صحیح بات ہے اور جو پرانی ٹیچرس ہیں ایسے گورمنٹ اسکولس میں
جی
ان کو بھی وہ بھی ان کو بھی اپڈیٹ کرے گی جو نیا طریق بچوں کو پڑانے کا ہ کو بھی سکھائے کیونکہ آدھے ٹیچر سبھی نا اسی پرانانی یہ میتھڈ
بے ہاں گزے پیٹے اور بیٹھے ہیں بات کر رہی ہیں ٹیچر
ہوں ہ ہ ہ
یہی رول سرکاری جو اسکول ہوتے ہیں وہی بگاڑ جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھائی ہی نہیں ہوتی
بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے
جی
بالکل تو اچھا لگا بہت اچھا لگا آپ سے اس موضوع پہ بات کر کے بالکل پھر کے کبھی ملاقات ضرور ہوگی
ٹھیک ہے اللہ حافظ